نماز پڑھ لی ہے آپ نے جی الحمد للہ اچھا اچھا
چ اب یہ دو جلدی کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ کا بھی تل اچھا ہلکا ہو ج رہے گا پھر آپ تو کل س میرا ویٹ کر رہی تھی نا میں بزی رہتی تھی
آپ سےلارے آپ سلارے تو میںیں بھیزوں خیر
ہاں ہ ہاں وہ تو ہے
بول رکھا تھاائے کہ کریں گے کریں گے بات کریں گے پھر اب ہوئی ہے آج ہماری بات
تا رہتا ہے
یہ مطلب ہاں بقریعید بھی چل رہی تھی نا تو میری نانی
اچھا اچھا ٹھیک ا تب تو آپ کو مزہ آیا ہوگا
جی میری نانی آئی ہوئی تھی اور میرا کزن آیا ہوا تھا ماما کا بیٹا انہیں لے کر ان سے چلا نہیں جاتا نا ایسے اکیلے میں
ہاں ہاں ہاں
جی کافی بوڑھی ہیں کافی ایج ڈ گئی جی گئیں کل گئی ہیں کل صبح
کتنے دن کے لیے آئی تھی
چار دن کے لیے آئی تھی بقرریعید کے دوسرے ناگن جی
ٹھیک وہاں سے کتنا ٹائم لگتا آپ کے پسانی میں
ہاں چار پانچ گھنٹ چار گھنٹے کا راستہ ہے
اھا یہ مطلب ٹراولنگ نزدیکی ہے مجھے لگا ہے رات بھر مطلب
نہیں نہیں نہیں چار گھنٹے کا راستا ہے سر ان کا دل کرا تھا یہاں پر آنے کا بت انہیں ان کی بیٹی سے ملنے کیا دل کر رہتا
ہاں جی کیوں نہیں جب آپ کی بہن سسرال میں ہوتی ہوں گی تو آپ کی ماں کا دل نہیں کرتی
ہاں ہاں بالکل کرتا ہیں اور ڈیلی بات کرتی ہیں ہماری امی رات ا ویڈیو کال کرتی ہیں بان جے سے بات کرتی ہیں
سیم وہی بات ہے آپ کی نانی کو بھی دل وہ تڑا پرراؤ ہوگا اپنی بیٹی سے سے بعات م کرنے کے لیے ملنے کے لیے تو
ن نانی کی خدمت میں لگی ہوئے تھ ہیں نانی کچھ لانا تو نہیں ہے کیا بناانا نا ہے آج بتاؤ کیا دل کرتا ہے
ہاں
ا وہ کل صبح گئی ہیں
ہ گھر سونا ہوا ہوگا
جی اور پھر یہ دیکھیے کل صبح وہ گئی ہیں پھر کل رات میرا بھانجا گیا ہے تو پورا گھر ایسا لگ رہا ہے خالی خالی سناٹا بالکل بالکل دل نہیں لگ رہا
رہ ہوگا
ہمم بھانجے سے رونق رہتی ہے پھر انسانوں کے دم کی بھی رونق ہے
ہاں بالکل اگر ہم دیکھ کھے پریوار سے گھر باندھتا ہے ورنہ تو یہ مکان ہوتے ہیں
رہتا ہے سب کے آنے سے پھر سب ایک ساتھ چلے جاتے ہیں نا تو دل نہیں لگتا گھر ایسا لگتا ہے خالی خالی
اور پھر کچھ دنوں کے لیے نا وہ بےچینی سی ہوتی ہے
جی جی اب مجھے ایس ہی ہو رہا ہے میرا دل کر رہا ہے مطلب میں یا تو کہی پر چلی جاؤ گھومنے یا پھر کوئی ہمارے گھر پر آ جائے ہ ہمارے ہمارے ابا کر نہیں جاتا ہمارا ابا ہمیں کہیں پر نہیں گھماتا
چلیے کشمیر چلو
ہمارے ابا گھر پر ہی رہتا ہے ہم اپنے بھائی کے ساتھ گھومتے ہیں بھائی بھی نہیں لے کر جاتے ویسے تو نانی کے گھر جانا ہوا تو ممی یا پھر میں بس چلے گیے
ہاں ممی کے سات بات جاؤ ٹہلنے جاؤ پارک میں جاؤ تو مزہ آئے گا ویسے مجھے لگتا ہے ایک لڑکی کی سب سے اچھی اور پکی سہیلی اپنی ماں ہے
جی جی جی صحیح کہہ رہی ہیں جی
اپنی بہن ہوتی ہے اور کوئی نہیں
جی جی
کیونکہ آج کل تو لالچ کا زمانہ ہے دو منہ ہے آج کل ہر کسی کے دو چہرے ہو
جی آپ کسی کو ابھی بات بتاؤ ساری مطلب آپ سمجھ رہی ہیں کہ بہت اچھی آپ نے اپنی ساری سیکریٹ وغیرہ بتا دی وہ وہی والے سیکریٹ سپ کے لے کر کسی اور کو بتا دی اور اس سیکریٹس کا مذاق بنا بنا کر ہنس
بکل بالکل بالکل یہی ہوتا
وہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے پتہ ہے بہت بری لگتی ہے ہاں سیم میں تو ان انسان ان سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہاں وہ ایسا ہے تو میں ان سے بات ہی نہیں کرتی
اب میریرا پتا کرتا ہے کون کیسا ہے؟ پھر آگے محتاط رہو آگے اللرٹر ہکے یہ کی س اس کے سامنے کیا بولنا ہے چاہے کچھ بھی ہو اپنی بات اس کے آگے مت دہراؤ کیونکہ بھروسہ بہت نازک چیز وہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں بنتا کچھ بھی ہو دو دوارہ بھروسہ نہیں بنتا اس انسان کا
اور ویسے بھی اپنی جو لائف ہے وہ پرائیویٹ ہی رکھنی چاہیے
صحی بات ہے
نظر کھا جاتا انسانوں کو ان انسانوں کی زندگی زندگیوں کو ہر چیز کو کھا جاتا د نظرائے
ہاں مجھے بھی یہ سب اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی مجھے آج کل کے لوگوں پہ پ کوئی بار سائ
اب تو میں پتا ہے میں پہلے بہت ایکسٹروور تھی مجھے بولنا بہت پسند تھا بٹ اب میں انٹروورڈ ہوں مجھے پسند ہی نہیں بولنا کوئی کچھ بھی کرتا رہا مجھے کوئی مطلب نہیں
اچھی بات
جی جی بہت کم کر دیا بولنا میں نے
ہاں پتا ہے کیوں کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چینج آ گئی ہوں گی ایسے ہی رننگ پوائنٹ س گئے ہوں گے جن کی وجہ سے اب خاموش ہو گئی ہو
جی جی صحی کہتی ہیں
ہاں آپ نے دیکھ لیا ہوگا نا کہ بولنے سے کیا کیا دقتیں ہوئی کون سی سٹیٹس اف سب کے سامنے آ گئی اس وجہ سے آپنی خواہ موشی اختیار کر لی
جی ا وہی ٹھیک ہے جی
سیم یہی سب کے ساتھ ہوتا ہے میں بھی پہلے میں بھی پہلے پہلے اپنا ہر کوئی سیکریٹ ہر کسی سے شیئر کرتی تھی لیکن دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے جب چہرے نظر آنے لگے تو
ایسا لگتا ہے بہت کم عمر میں بہت مطلب لوگوں کے چہرے پرڑ نہ سیکھ گئے ہیں
ہوں ہوں بالکل
زیادہ سمجھدار ہو گیا شاید ہم بہت کم ا گر میں
بالکل مجھے تو اپنی میں منہ پہ بولتی ہوں مجھے تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر باہر کا ہر کوئی دو منہ لگتا ہے
جی صحی کہہ رہے ہیں بالکل
کیونکہ لوگوں نے بہت ساری تکلیف تی ہے جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھیید کر
اور پھر ایک دم نہ کسی کے اوپر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔
بالکل نہیں۔
جی جو ہمیں ایک دم سے امیدیں لگ۔ گا لیتے ہیں یقین کر بیٹھتے ہیں ایک رینڈم انسان کے اوپر ایک۔ تو وہ وہ چیز غلط ہے۔
وہ تو سب سے بڑی بی بےوقوف۔ نہیں نہیں پہلے ٹھیک تھا۔
جی جی جو آپ کے منہ پر مطلب جو آپ کے منہ پر بات کرے نا وہ ٹھیک رہتا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جو کڑوے ہوتے ہیں نا انسان وہ ٹھیک رہتے ہیں دل کے۔
ہوں۔
اور جو ایسے ہوتا ہے نا میٹھے ہوتا ہیں کچھ زیادہ ہی میٹھے۔ ہوتا ہے تو وہ مجھے۔
وہ کہتے ہیں نا وہ اندھا وشواس۔ کرنا پہلے پہل تو انسان ہر کسی کے سامنے اندا وشواس ہی کرتا ہے پھر جب وہ وشواس۔ پھر جب وہ وشواس ٹوٹتا ہے۔ تب انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ نہیں میں نے کیا کیا۔ میں نے کیا ہی کیوں اور۔ پھر انسان ہمیشہ کے لیے۔ خاموش رہتا ہے۔ دیکھتا تو سب۔ کچھ ہے لیکن بولتا کچھ نہیں۔ کیونکہ اس نے بہت کچھ۔ پہلے ہی دیکھ چکا ہوتا ہے۔ گوا دیا ہوتا ہے اس وجہ سے انسان پھر چپ ہی رہتا ہے۔
ہوں۔ صحیح کہ ہیں اور ویسے بھی ہمیں بہت کم بولنا چاہیے ہمیں جتنی ہماری ضرورت ہو اتنا بولنا چاہیے۔ ضرورت کے حساب سے۔
اگر اپنی امیج بنانی ہے اگر اپنا ویکار بنانا ہے۔ تو ضرورت کے حساب سے۔ سے ہمیں بولنا چاہیے۔ کیونکہ آج کل کے لوگ تو۔ فائدہ اٹھاتے ہیں بولتے ہیں چلو ب بولتے رہو بولتے رہو شاید ان کا وہ وہ ہمیں وہ مزہ مزاقیہ سمجھتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ۔ کہ کم بولا کرو مخت سر بولا
جی ضرورت کے حساب سے بات کریے سر
ضرورت کے حساب سے سے بولا کر اور سب سے سی یہی تالقین کی گئی ہے کہ پہلی بات خ تو توولو پھر بولو یہ پہلے سوچو جو میں بات کرنے والا ہوں اس سے سامنے والا ہرٹ تو نہیں ہوگا تکلیف تو نہیں ہوگی غلط تو نہیں ہوگا اگر میں یہ بات کہوں تو کسی کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچے گی اگر سب کچھ مطمئن ہو کہ انسان سوچ کے بات کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو جو دماغ میں آیا وہ زبان سے بول دیا اس سے چیزیں بگڑ سکتی ہیں
جی جی اور پھر جب ہمیں غصہ آئے تو یہ تو اسلام میں بھی ہے جب ہمیں غصہ ہےئے تو ہمیں وہاں پر چپ ہو جانا چاہیے
ہاں
کیونکہ ہمارے رشتے ختم ہو سکتے ت
وہ تو غصے کی بات ہی الگ ہے گغصا گ اس میں تو نماز بھی جائز نہیں ہے اس ٹائم نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے جب اللہ نے اپنے سامنے آنے سے منع کیا ہے غصے کے وقت تو انسان خود سوچے نا یہ غصہ کتنی بری چیز ہے
جی ٹھیک ہے جی
صبر کرے شکر کرے جتنا انسان غصے پہ قابو کرے وہی ان آگے ہ سفلتا پاتا ہے اور سکون بھی پاتا ہے
ہوں سی کہ رہے جی جی
یہی ہے اور ہمیں ہمیشہ سیکھنا چاہیے آپ مجھ سیکھ رہی ہے میں آپ سے سیکھ رہ ہ سیکھنے میں کوئی امر نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے
جی صحی کہہ رہی ہیں سیکھنے میں پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہے
نہیں نہیں کوئی نہیں چلیے ان شاء اللہ آگے بات کر جی
جی جی انشاء اللہ چلیے اللہ حافظ